ہاں غلام جی بولیے وعلیکم اسلام
اور گھر کی خیریت ہے نا
ہوں سب خیریت ہے
اور بجنس وزنس کیسا چل رہا ہے
بجنس تو اچھا چل رہا ہے ابھی جیسے مرغی فارم کھولے ہیں ٹھیک نا
ہاں
اور بکت کا فورم کھولنے کے لیے سوچ رہے ہیں ٹھیک نا ہاں تو اسی کو آج آگے بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں
اور ابھی تو بس گھر ہی پہ ادھر کام داندا ہو رہا ہے ابھی جیسے مکئی وکائی لگا تھا تو وہی سب کوڑا رہا ہے ہلو
ہاں
نا بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ کی طرف
کچھ نہیں ادھر بھی دھان کا سیزن اب چل رہا ہے نا تو دھان
سب کسان لوگ اپنا بہن وغیرہ کر رہا ہے
اچھا اچھا
بارش بھی نہیں ہو رہی ہے
ہاں بارش تو ہم لوگ طرف ہوا تھا دو تین دن پہلے ٹھیک نا
ہوں
اس کے بعد تھوڑا سا بھی لگ بھگ دو تین دن سے اگا ہوا ہے دھوپ تو یہی دھان ہو گیا مکئی ہو گیا یہ سب ابھی کوڑا رہا ہے ٹائم ملا ہے تو اور بتائیے سب گھر طرف آپ کے خیریت ہے نا
ہاں سب خیریت سے ہیں
ہاں چلیے اللہ کا مہربانی ہے سب خیریت رہنا چاہیے قدرت کا کرشمہ ہے سب
ہاں ہاں
ہوں اور بتائیے آپ کا کیا کام دھندا کچھ وشیس میں سوچے ہیں
نہیں ابھی تو ہم گھر پہ ہی ہیں
اچھا ابھی گھر ہی پہ ہیں
ہوں
ابو کیا کرتے ہیں
ابو تو ابھی فی الحال ابو دوسریے جگہ کام کرتے ہیں ابھی گھر پہ آئے ہیں
اچھا ا بھی گھر پر ہے نے نہیں
ہاں
مطلب آگے کچھ کرنے کے لیے کچھ سوچے ہوں گے نا آپ
ہاں
ہاں
سوچ رہے ہیں کہ گائے وائے خرید لے دودھ کا کاروبار شروع کرے
ہاں ہاں ایک دم ایک دم بڑھیا رہے گا سمجھے
ہوں
دودھ کا بجنس ایک دم بڑھیا ہے اس کو سوچے ہیں بہت بڑھیا کیے ہیں آب کیجیے اس سے آگے بڑھیں سمجھے جیسے بلاک کے تحت سے اس میں پھوم ووم بھراتا ہے تو اس میں گائے بھی ملتا ہے بڑھیا نسل کا سمجھے ہوں تو پتاہ کر کے مکھیا وکھیا سے اور بھروائیے گا اس میں آپ کو گائے بھی ملے گا دو تین تین لگ بھگ ملتا ہے
ہوں
تو اس سے دودھ کا اتپادن کر کے بڑھیا کمائی کر سکتے ہیں
ہاں
ٹھیک نا ہاں اور بتائیے آپ سے ملنا ہے کہاں ملیے گا
جب مطلب اللہ کا فرمان آ جائے تب ہم لوگ مل سکتے ہیں
ہاں اچھا ٹھیک ہے کہیں چلیں گے ہم لوگ ایک گاڑی وڑی بک کر کے ساتھ میں گھومل جائے گا ٹھیک نا
ہاں ہاں
ہاں بتائیں گے چلیے گا
ہاں ضرور
ہوں اور ناشہ واشہ ہو گیا
ہاں
اچھا ہم لوگ کا بھی ناشتہ ہو گیا اور بتائیے کہیں اور مطلب گھومنے وومنے کا پلان اپنا طرف سے بتائیے آپ
ہاں سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ چلتے گھر کا سب ہم لوگ فیملی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک بار جاتے ساسارام شیر سسوری کا وہاں پہ مقبرہ ہے گھوم پھر لیتے
اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں کب تک کے سوچے ہیں
سوچ رہے ہیں اسی منتھ میں چلے جاتے نیکسٹ ویک اگلا سپتاہ میں
ہاں بڑھیا رہے گا ایک دم اچھا رہے گا اس میں ٹھیک ہے ہم لوگ کا جو پلان ہے نا اس سے بات وچار ہو رہا ہے سمجھے گھومنے کا جو پلان ہے بہو جگہ ہم لوگ جانے کے لیے سوچے ہیں چلیں گے ٹھیک ہے ہوں چلیں گے ادھرے گھومل جائے گا انجوائے کیا جائے گا ہوں اور بتائیے آپ کا کیسا مطلب سواستھ وواستھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے نا
ہاں اللہ کا مہربانی ہے کہ گھر میں ابھی ویسا کوئی سچویشن مجبوری نہیں ہوا ہے
ہوں ہوں تو اللہ کا کرپا ہے اچھا ہے کیا کہیں غلام جی ہم تو یہی مطلب مرغی فارم ابھی چل رہا ہے اور وہیں بقت کا سوچے ہیں زمین ہے
جی
بستی بھی ہے بغل میں تو سوچے ہیں ادھرے بکت کا فورم میرے کو کھولنا ہے
جی
اور اسی میں ابھی ٹائم تھوڑا سا دیں گے سمجھ ہے ہ اسی کو آگے بڑھانا ہے
نہیں ٹھیک رہے گا گھر میں بیٹھے کیا کریں گے اپنا بزنس رہے گا تو جتنا بھی فائدہ منافع ہوگا خود کا ہوگا
ہوں ہوں وہی سوچے ہیں کہ گھر پہ مان لیجیے رہیے گا تو کچھ نہ کچھ تو آدمی کو بزنس کرنا پڑے گا نا
ہاں
ہوں گھر پہ دکان بھی ہے تو ابھی تو دکان میں ٹائم د ہیں لیکن ایک دکان سے کیا ہوگا اس کو آگے تھوڑا بڑھنا پڑے گا نا دوسرا چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا تب جا کر کے آدمی کو گھر پہ رہے گا تو کچھ کم ہو پائے گا ویسے تو نہیں ہو پائے گا
ہاں
اور بتائیے غلام جی
اور سب اللہ کا مہربانی سے سب ٹھیک ہی ہے
ہاں تو کناب ہم لوگ آ سمجھ رہے ہیں نا غلام جی
ہیلو
بول رہے ہیں کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ مطلب اگلا منتھ میں
ہوں
گھومنے کے لیے پلان جو کیے ہیں تو وہاں پہ چلال جائے گا سمجھے
ہاں ضرور
ہوں سارا چیز ویوستھا کے ساتھ چلیں گے ہم لوگ
ہاں
مار
وہاں کا خوبصورتی اتنا ہے کہ ہم لوگ کا من ہی نہیں کرے گا وہاں سے آنے کے لیے
ہاں ہاں ہم بھی سنے ہیں وہاں کے بہت زیادہ خوبصورتی ہے ممل جائے گا وہیں پہ سمجھے اور اس کے کہ اگل بغل میں جو بھی استھان ہوگا ادھر بھی ہم لوگ چلیں گے
ہاں
ہاں بہت وہاں کا نام سنے ہے سمجھے نا ہوں
سوچ رہے تھے ہم کہ آپ آتے تو ہم لوگ یہیں پہ نزدیک ہے کیچ کی نتر ہاٹ چلتے ہم لوگ بیتلا
ہاں ہاں نہیں پہلے جو ہے نا غلام جی
ہاں
پہلے ادھر گھوم لیتے ہیں سوچ رہے رہے ہیں مکہ مدینہ طرف جانے کے لیے
ہاں
سمجھے
ہاں
ادھر گھوم لیتے ہیں اس کے بعد ادھر لگ بھگ ہم کو لگتا ہے کئے دن میں ہم لوگ واپس آ سکتے ہیں ادھر سے کوئی آئیڈیا ہے
ہاں مطلب جانے میں مطلب اس کا بہت لمبا پروسیس رہتا ہے نا بیجا بنوائیے پیسہ بھی اس میں تھوڑا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے
ہاں
مطلب ایک اد منتھ ہو ہی جائے لگ ہی جائے گا
اچھا
بار بار جانے کا ویسا جگہ موقع نہیں ملتا ہے نا تو تھوڑا سا ایک آدھ سا تا رہیے گا نہ جائیے گا تو
ہاں ٹھیک ہے جیسا سچویشن ہم لوگ کا بنے گا سمجھے گھومنا تو ایک دم جانا ہے یہ بات تو طے ہے
ہوں ہوں
ہاں ن ح ایکد ہم لوگ اور بھی ہمارا مطلب فرینڈ لوگ ہے
ہاں
ہاں تو وہ لوگ بھی بول رہا تھا یہی بات کہ چلیے گھومتے ہیں بولے کہ ہاں چلیے جہاں چلنا ہے سب کے من سے پلان بنے گا نا کب چلنا ہے
ہاں ہاں
ہاں
آپ کا گاؤں کا تو مسجد دیکھیےکہ ب پہلے سا بہت بدل گیا ہے بہت ویوستھا ہو گیا ہے
ہاں ہاں ہم لوگ کا نا
ہاں
ایک دم بہت ووستھا ہو گیا ہے اس میں پہلے اور اب میں بہت انتر ہے
ہاں
اور بتائیے غلام جی کا ابھی مطلب گھر ہی پر رہ رہے ہیں نا یہیں
ہاں ابھی تو گھر ہی پہ ہیں
اچھا ہے گھر پہ ہی رہ کر کے کچھ دیکھیے
کوئی ہم لوگ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے تو گھر ہی پہ نا کچھ بجنس کرنا ہے باہر سے تو کچھ ہوگا نہیں
ہاں رہ رہ کے کچھ کچھ کرنا پڑے گا تب جا کر کے جیون یا اپن ہوگا نا
اپنا خود کا رہے گا تو اچھا رہے گا نا
ہاں ہاں خود کیا رہے گا تو ایک دم اچھا رہے گا
ہوں اور
ٹھیک ہے آپ سے جلدی ملاقات کریں گے غلام جی سمجھے نا جب ملاقات کریں گے تو کال کریں گے بتائیں گے سمجھیں ہلو
ہیلو
ہاں بول رہے ہیں کہ ملاقات کریں گے آپ سے جلدی ہی ٹھیک نا ہاں ملیے ایک بار اس کے بعد پھر
گھومنے چلیں گے ہاں ہم لوگ سامنے مل کے کچھ پلان کریں گے اچھا
ہاں ہاں اس کے بعد سوچل جائے گا
ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے